ہلو ہو وعلیکم السلام ندم جی
اور مام ب تج ہی حال چار
سب بڑھیاں ہے اپنا بتائیے
بولو ٹھیک اور سب کہاں پ رہا
پوچھ نہیں جی وہ اسنان کر رہے تھے
نہی سر
بند گیا
خھا لییے
نہیں جی ابھی نہیں بنل ہے بن رہا کھانا بھی
ہم بارتیا موٹرا پورسم گ ہے
ہاں
جوتا ایک جتائی تو جیسے کہ جوتائی ہے کہ کئی گ تو ٹر کئی پرکار کے
تب وہ میں نے ایک زدی کاج چل رہا ہے
جینبک کا ہم بتائیں جتائی کیا پرک کے جیسے ٹریکٹر ہے ویسا دام
نہیں نہیں وہ تو بات صحیح ہے
جیسا مان لییے چھوٹا مطلب ہر واللا ہات اسچ کا کچھ کم ہے بڑا ہرلہحت اس کا زیادہ ہے اس سے اور بڑا ہے اور زیادہ ہے کمپٹیشن ہے تو کام ہ کر کے جو گر ہ پورادن مد ہے
ہم لوگ طرف تو دیکھیے نا دوگ نیا ٹریکٹر لے آیا ہے تو ان لوگ ایسے ایکو ہزار روپے چلا رہے ہیں گھنٹہ اور ایک اور ایک ہے کہ بارہ سو روپئے گھنٹہ چلا رہے ہیں چھوٹا ہی ہے سپ پٹا کے چو پیٹا ہر ہے کہ ست پٹا
تو
سووراج ولٹ مہندرا ارے تھی
نہیں نہیں سوراج والا ہے
وہ کیسے
وہ چلا رہا ہے آپ کا ہزار روپے گھنٹہ اور ایک لیے ہیں وہ کیا بولتے ہیں اھی جون ڈئر ہے جون ڈیئر ن ہاں ہاں جون ڈیئر ہے وہ بارہ سو روپئے گھنٹہ چلا رہے ہیں ہم سوچے کہ کام میں جو چلاائے گا اسی سے نہیں جوٹوائیں گے
ہاں
تو مطلب دونوں کا ہار کارڈ ٹھیک ہے لمبائی ہے
لمبائی دونوں کا سیم ہے
اچھا
جیسے فور ویل گاڑی جیسے دونوں کا لمبائی سیم ہے
ہر کا لمبائی دیکھ برابر ہے
ہاں ہر کا لمبائی دونوں کے برابرے فور بی جو ہے نا فور ا
آاں
سب اپنا اپنا پروفٹ کمانے کی وجہ سے
تو دونوں کے ہر برابر ہے دونوں کے ہر کے برابر ہے یہ ہے لمبائی تو ایک خر ہے نا جوتوا میں فائدہ آپ لوگ کے
ہاں ہاں وہی نا اسی لیے تو ایک ہزار روئے سے جوتوانے کے لیے سوچے ہیں ہم
اور سر آج کی گاڑی خراب نہیں ہے پچاس ری ہے کہ
ہاں ہاں ہاں پچاس میں
پچاس تو بھی خراب نہیں ہے اور کم تل بھی مطلب اھی پیتا ہے مطلب خرچا ہوتا ہے
بھائی جانب اسی طرح سے کھیتی کرنا ہے تو سستا مہنگا دییکھیے گا تو
بہت مہنگا ہو گیا ہے جی کھیتی کر گ کھیتی میں کھیتی میں فائد نہیں ہے اور اتنا کھاد کھاد ہو گیا دوائی ہو گیا بیج ہو اتنا مہنگا ہو گیا ج کہنا سے
ارے تک کہنے کا مطلب ہے کہ سب چیز کا ریٹ بڑھ گیا لیکن کسان کا ہے نا
ہمم
کہ آپ کا کسی چیز کا دام نہیں دیکھیے ایک روپے جب نیمک تھا ایک دم شدھ ایکن بڑھیا نمکا تک وہ آج نمک تیس روپے پچیس روپے کے جی ہو گیا بتائیے آج ہمارا کسان بھائی لوگ کے یہ جو گیہوں ہے گیہوں کا ریٹ دیکھیے تیئیس روپ ہے چوبیس روپے ہے ا نیمک جو کہ کبھی ختم ہونے والا چیز نہیں ہے ویسا چیز کو ادیوگ بنا کے سرکار ایسا کر رہی
سرکار کا ہر ایک چیز جو ہے نا جو وہپ ہر ایک سال مہنگ ہے بڑھے گا لیکن کسان کا جو کوئی چیز اتپادن ہو گیا چاول دال گیہ مطلب کوئی بھی فصل اس پر ریٹ نہیں جاگا کسان کیا کر رہا ہے پچھڑا جا رہا ہے آتما ہتیا کر رہا ہے اسے کر رہا ہےے رہا ہے
کہاں کیجیے
وہ پھیک سےا ہے کہ مطلب بڑھ گیا تو کچھ نہیں بولے گا لنو والا کچھ نہیں بولے گا اتنا کیسے بڑھ گیا
کچھ نہیں بلاے گا
اگر آپ سبزی لے کے بیٹھا آئیے گا بازار میں تو کہیے گا کہ بیس روپے ایسے تو ب ہے توتنا مہگا ن اور ایکگزامپل کمپنی والا سامان ہے مطلب بائک خریدنے جاانا چاہ کش تو کہا جائے گا شو روم وال کے پہلے اتنا تھا اب اتنا مطلب پتہ کر نہیں گیا پہلے تو گا کہ پہلے تھا ساڑھے آٹھ لاکھ تک آئی کا دے گا ساڑھے نو لاکھ ہوئے اس میں آپ کچھ نہیں کہ پائے گا کنت پرنت آپ کو لینا ہے تو کہ دیا تو دین ہی ہے
ہاں لینا ہے تو لیجیے نہیں لینا ہے تو راستہ نہ پ اس کا سڑنے نکلنے والا چیز نہیں ہے وہ بیچی بھیے کرے گا
ہاں ا ضروری ہے تو لینا ہی ہے کہاں جائیے گا
ہاں وہی نا سامان پارٹ سے ہے اس کا جو ریٹ بتا دیا تو آپ کو لینا ہی ہے
دوسر جگہ جائیے گا تو سب جگہ وہی ریٹ ہے گجرا بھانٹا نہیں نہ کہ آپ کو سٹ جائے گا ارے وہ ندل بیچ د ھیک کر گھر ل جا کے مل جائے
ہوں
وہی حال ہے اور کیا یہاں
اب اب دیکھیے نا ابھی سن رہے ہیں کہ اب ایئرٹل اور جیو کو تو مارکیٹ میں چل رہا ہے اور اس کا ریٹ بڑھنے والا ہے مطلب پھر سے ریچارج کا جو دام ہے
ہی
وہ آپ کا بڑھنے والا ہے اب ایسے بھی ہم لوگ مان لیجیے گھر میں ایک موبائل ریچارج ہے فائیو جی تو دو تین کو کنیکٹ کر کے آپ چلاتے تھے نا
ہوں
اب وہ سسٹم بھی جولائی سے ختم کرنے جا رہی ہے کمپنی ہے کہ آپ مطلب دو گو فرینڈ کو دوکو گھر میں کسی کو ایڈ کر کے اس کو چلاتے تھے اس سسٹم ختم کر دے رہا ہے کمپنی
جی
کہ آپ اپنا ہی تک سیمت رہیے فائیو جی کے آنند اٹھائیے لیکن آپ ریچارج کیے ہیں تو آپ ہی چلائیے آپ سے نہیں شیئر کر پائے گا ایسا سسٹم ہو گیا
ا رزار مہنگا کر رہا تھھی تو مطلب اس کا ا تھی ہویا تانا شاہی ہو جا رہا ہے کہ ہم بس ہاں وہ سب کا لت لگا دیا وہ کمپنی والا نیٹورک کا اور اس کا اور اس کے بنا ایسا کر دیا ایسا کر دیا کیا موبائل بنا موبائل کے ریچارج بنا رہ نہیں سکتے ہیں
وہی نا اس کے بنا کوئی کام ہی نہیں ہوگا یہ تو ہے سارا سارا سسٹم کارپٹ ہو گیا سارا کیول اور کیول لوٹ ہے کالا بازاری ہے اس کو
اور اٹھا
ہر ایک جگہ میں بے روزگاری انتم چرم سیما پہ ہے کمپنی بھی کہیں کہیں کچھ کھلے ٹھیک ہے مہنگا ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے ہوئے لیکن
کسان کا بھی مانا ہوا ہے سبزی دال چاول گیہوں آٹا سب مہنگا ہو پھر ہر ایک سال اب سرکاری سٹاف پہ آٹھارہ پرسنٹ لاگو ہو رہا ہے تو ہم لوگ کا بھی ہونا چاہیے کسان کے چاول دال مطلب ابھی پچیس روپئے بچا رہا ہے تو تیس پینتیس روپئے دھان بچانا چاہیے ایک پینتیس روپیئے چالیس روپیے
سب چیز کا ریٹ آسمان چھو رہا ہے لیکن کسان کا ریٹ جو ہے کہ زمینی استر پہ ہی رہ جا رہا ہے نہیں کچھ کر پائیے گا ہم لوگ بچولیا
سرکار کچھ نہیں کرے گا د ںیخاوا
کہاں کی جے گا سرکار کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا خود کو سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ
ہاں
سرکار آئیں گی جائیں گی جب تک ایسے کچھ نہیں کیجیے اگر نیا ن
ڈیٹ ملتا تھاا پہل کہا سے ہے چودہ سو پندرہ سو میں اب سیدھے بائیس سو ہو گیا ہو گیا
ہاں وہ ٹھیک ہو یہ نا گیا آپ کا یوریا کے کرسس ہو گیا تو پچھلا بار جلدی مل نہیں رہا آپ دان میں بھی جئیے تو آپ کو ایاںس مل جائے گا پٹاک سے کوئی برانڈ آدھار کارڈ لگا کے کسان متر جائے گا توب اس کو ایک بورت کھاد ملے گا کہاں کرنے آیا ہے بتائیے جس اناج کے گھر آدمی رہ نہیں پائے گا لیکن آپ کو دارو چاہیے تو ہاتھوں ہاتھ تورت مل جائے گا ب گگر سرٹیفکیٹ ب گگر آدھار بس پیسہ دیجیے دارو لے لیجیے
سب سسٹم ہے یہ دور میں زندگی یاپن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہم لوگ
ہمم
پیسہ لگ رہا ہے جیسا ایک دم مہاماری آئے گا انتیس تیس میں بھکمری والا ایسا سین لگ رہا ہے
کہیں آپ جائیے ا لیبر کھوجنے وہ پانچ سو روپے پہ ڈائریکٹ بولتا ہے کوی چلانے کے لیے
اب پانچ سو کا یہ رہا تو ایک ٹائم کھانا
پوڑی چلانے والا بھی پانچ سو روپئے مانگ رہا ہے ایک ٹائم کھانا چاہیے اس کو وہ بھی آٹھ گھنٹہ نہیں کام کرے گا
آپ کو چھ گھنٹہ کام کرے گا چھ گھنٹہ زیادہ کام نہیں کرے گا آدمی میں ہم کو لگتا ہے کہ کھیتی باڑی نہیں ہو پائے گا کچھ دوسرے لائن ڈھونڈنا پڑے گا
ہالوگ طرف تو پورا دہر سونا ہے اس س بات
کیجیے گا بارش بھی نہیں ہو رہا ہے اس طرح سے ہے نہیں
نہ بجلی ہ نہ کوئی شا سب دوا خراب ہو رہا ہے مطلب جوٹا ہو رہا ہوا رہا
سوچ رہے ہیں ہم بھی یہ کیا بولتے ہیں گاڑی کا پارٹس وغیرہ کا جو نا ہے نا
ہمم
کہیں شاپ کھولیں گی دکان شہر سے تھوڑا سا سائڈ میں کہیں
سائڈ ہو جائے گا
ہاں
شہر میں نہیں نہیں کھول پائیے گا جی یہ مانگتا ہے دو لاکھ روپے پگڑی مانگتا ہے دو لاکھ روپئے اسی کو دے دیں گے توکھر رینٹ بھی دینا ہے پر منتھ دس ہزار روپیہ رینٹ رہے گا پانچ ہزار دکان کا پانچ ہزار مان لیجیے اور اس میں سامان بھی ڈالنا ہے
کا پاا جا
گنے تھ آپ
ہاں